اللام علیکم بجان پتا ہے نہیں میں بھی آپ سے یہ پہنچھ رہا تھا
پتا کیا ہاں نہیں نہیںی ہوئی تو لگ گیا ڈائریکٹ کال
جہاں تو کو اچھا رہا وہ نہ مریی خراب ہوگی تھی
ہاں ہاں یہ میں یہ ادھر کیا نام میں ابھی نوتاؤں پہلے وہ آ جاتا ہے جیسے وہ سبمٹ کرنی رہتی ہے
ہ
ہاں
میں لیک کے وہ ایڈیٹ نہیں ہو رہی تھی اس بار اب جیس سے پہلے ڈٹ ہو جاتی تھی نا اب ہیٹ کا ہو رہی میں نے اب جو ایک منٹ خراب ہوئی نا اس کو میں نے ایڈٹ کرنے کی بہت کوشش کی
اچھا
لیکن ایڈٹ ہو ہی نہیں رہی وہ
ہاں نہیں سید نہیں ڈیٹ آ گیا کچھ
ہاں جب سے مطلب یہ دوبارہ یہ اسٹارٹ ہوا تھا نا اس کے بعد سے نہیں ہو رہی ہوا نا میں نے پانچ چھ بار پین سے ٹرائی کر لیا رد کر کے ٹرائی کر لیا اس کو لیکن نہیں ہو رہی رد بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد اپ چاہتے ہو تو اس کے بع بھی نہیں ہو رہی ہو رہی واپس وہ
ہاں یہب جو کیا نام ہے ک کٹ ہو گیا تھا واپس شاید میں نےبھی لگیا نا جو وہ سٹ ابٹ کا کچھ نہیں آیا جیسے وہ
یہ یہ یہ رکنی ہوگی اس لیے اس میں نہیں ہوا وہ جو اچھا رہا وہ آپ کے آپ تو گئے ہوں گے پ جانو نہیں گ
ہاں گئے نا میں ادھر آ گیا میرے گھر پہ
اچھا ادھر پیدل چلتے ہوئے تو یہ بھی تو کیا بائک سے جا ہو کہ اتنے پس میں ہی
نہیں نہیں پیدل ہی جا تے
چ روم پے کڑی ہو گی
ہاں گاڑی کو ادھر بھی کر دیتا میری طرف کیا ادھر چھائے ہواں کا تھوڑی پروابلم ہے
کیوں اندر تو ان کے پی کے ہے نا وہاں تو
اندر ہو پھر وہ کیا نام ہے مکان مالک کی دقت آتی ہوگی تھوڑی
جگہ تو بہت ہیں اارجن کی وانی کرنے میں تو دن میں تو سب اپنے اپنے کام میں وس رہتے ہوں گے
بہت سی بار کھڑی ہو رہتی ہے توھر باہر نکال لیتا ہے یہ ہے اھر کون چڑھا ہے کون صب کیا ہے پھر جاڑو جھاو وغیرہ ویا نا
ہ ڈسٹرب بت سی م مکان میں کو پسند کماے جات
بالکل جناب میرے تھا نا جناب میں کالیگرڑھ دیتا تھا
ہ میں بھی نہیں رہ رہ پاتا ایسی جگہ پہ بالکل بھی کہ روز ہاں روز کی ساز باز کون کرےسے کبھی کبھی وہ تو چلو کوئی نہیں ابھی آپ کی پھر یہ نہیں پ ایسا ایسا ہی مے کو پسند آتا ہے
ہاں ابھی میرا تھوڑا مطلب وہاں پہ کھل کے بھیھی نہیں بول پاؤ گے تم
تو پھر ایسے ایک مطلب کیا ہو رہا پھر مطلب کیا نکل رہا ب کہ اپن کھل کے جی نہیں پا رہے ا ایسے جگہ پر مطلب انویسٹمنٹ کرنے سے فائدہ کیا ہے کیونکہ کوئی بھی ہو روم پہ جاتا تو ایے ہی مطلب کہ اپنے یہاں چینج ہو سک ان سے اپ یہاں پہ رہیں گے اب مے اگر ڈسٹربینس ہو تو پھر مطلب کہ نکلتا ہے
صیح ہے جناب نہیں اس کے ہے ہی صحیح
ربب سی سب کی رہتی ہے سات ب اپنے جیس جیون یاپن کرتا ہے تو بس چین سک میں ہے نا اس کو سب کو اپنے گھر کے ملتا ہے
جاتے رہتے ہیں ملنے والے بھی تو پھر کی بھی پروابلم
ہاں وہ بھی دقت ہے ہاں منے والے جیسے کبھی کوئی کوئی کبھی کبھی آتا ہو کون آتا ہو ویسے
ہاں ویسے تو نہیں آتے بڑ لیکن گھر والے ہیں جو پریوار والے تو آئیں گے ہی کہ نا
کون آتا ہے جس اس کی اور
اور تو آنے آنے بھی تو کوئییا تو آنے اگر صحی کوئی بار مان لو کیا نام ہے ممی پاپا تو بہت ہی کماتے ہیں ویسے لوگ
جانے کوئی ما اور کوئی بلا لیتا ہے نا ایس روم پہ ویسے کمی ہی آتے ہیں
ہاں وہ نہیں آتا وس ہاں ویس آتے بھی نہیںت
تو ہاں کوئی آتا ہو تو باہران کبھی کبھی ملنے ہے جیسے آ کے مطلب ہمارے پوبی جان آتے ہیں آپ پاس
ہاں وہ بھی کوئی کوئی باری آتا ایسے نہیں
ملنے آتے ہوں گے
ہاں ہاں رک بھی جاتے ہیں وہی بار باقی رکتے رکتے کمی ہی ہے کیہ پھر ادھر گوا جی رہتی ہے ادھر چل جاتے ہیں ججا رہتا ہے ادھر چل جاتا
ہاں آپ کے تو ببلو رہے تھے نا یہاں پہ چاچا آپ کے آپ کے پاس پھر دھیان بھی لگ جاتا ہے کیا ان کا
ہاں وہ رہ جاتا ہے ابھی زیادہ نہیں رہے لیکن رک جاتے پھر کوئی بار تو
اچھا اچھا اچھا توب اس دن تو لگے رہتے ہوں گے وہ مطلب آپ کو جانکاری کے طور پہ دیتے رہتے ہوں گے ہاں کیکہ اچھا ان کا بھی بیوہار کیا اچھا ہے تو ان کی کیا ہیبٹ میں وہ
ہاں
تو اس لیے ان کی ان کے ساتھ میری بن بھی جاتی ہے اچھی کاا سے
ہاں
اورن ابھی جیسے یہ لبان والے پوپا جی ہے اب ایم کی بات کیا ہے تھوڑی ہے نا میرے کو وہ فیل ہوتا ہے تھوڑی اکڑ نتار پنت وغیرہے اب دیکھو اپن تو کیا سب کے پاس بیٹھ جاتا لیکن ان کی باتوں سے پتا چل جا ہے پھر لمبے ٹائم پنیا کی بات رکیں گے تو پھر وہی بات ہے
صحیح ہے
ویسے بڑے پھپا جیس سے ملنا کم ہوتا ہے لیکن دونوں سے زیادہ ہو جاتا ہے اکثر
ہاں ان کی تو اب طبیعت بھی خراب ہوگی آپ کو بتا بھی آئے تھے
ہاں ابھی تو اب تو وہاں مر بھی ہے گیا نا تو
ہاں شاید چھٹی کرا دی ہوگی تو میرے کو پت نہیں ہے
نہیں پہلے بھی جیسے ان سے ملاق کب روب رو ہوتے تھے نا تو ان کی کیا وہ وش بھی ہے نا پوری طرح سے کیا اسپش نہیں رہتی ن سمجھ میں کم آتی تھی
ا
تو اس لیے ان کے پس کیا جا ٹائم مطل بات ہوتی لیکن جا ٹائم نہیں کر پاتا
اور پھر صحیح ہے اور پھر اتنے ملتے بھی نہیں نا وہ کبھی آتے جاتے بھی نہیں مطلب
ہاںنکن میں سب سے زیادہ تو ہمیں آپ کےپ جانے ملتے
ہاںب پھر کیاپند پاس پاس والے ہیں
اب ان سے کیا اسٹارٹنگ سے ہم ٹچ میں ہے نا وہ اور اسٹارٹنگ میں ٹ میں تو کیا ہے جسے اسٹارٹنگ بھی ملے نا تو جیسے اسٹارٹنگ میں میرے کو ہے نا مطلبیسے کیا ہے مطلب رسب کے ابو جان اور آپ کے ابوانونوں م لے ہوئے ہیں تو ویوار میں میری آپ کہ وہ ج ج بن گی کیا جسے اب میں ہو نا جس جس عمر کے ویکتی کے سھ بیٹھوں گا ن تو میں ویس ہی بات کروں گا
صیح ہے
ویسے آپ کے مطلب ابو جانے ہیں جس کے پس بیٹھیں گے نا ویسی بات اس اسمال مڈل جائیں گے
سحی ہو بھائی میں تووں نجیے
ان دونوں سے میں اس اسٹارٹنگ ملا ان سےیری اسٹارٹگ سے بنے لگی جب ان کی ابو جان سے تو اب جا کے مطلب بعد میں م وہ بولتے بہت کمتے
ہاں صی ہے
اب جہاں تک گپتگو نہیں ہوگی وہاں تک وچار نہیں ملیں گے تو پھر کیسے مطلب ویوہار بنے گا
نہیں صحیح ہے وہ وائف ملنا ضروری ہے
ہاں تو وہ یہ کہ شادی سے مطلب نکھاح سے پہلے ہی آپ کے ابو جان سے تو مطلب تین چار بار ہماری ملاقات ہوگی تھی پہلے ہی
ہاں ہاں
تو وہاں سے اچھی کییسی جان پہچتی تی ہم جیے وہ لگ ویرہ یہ آئے ناوجا وجا کران ہے تو جو سنکوچ تا ہے ن وہ پہے ختم ہوتا چکا تھا ہمارا
ہاں
تو ایسے ہی چل رہا تھا جسے اس ٹم پوجا وجا کراے تھڑ میں بھی مزہا جا کرا کنی دیراؤے جلدی سے فری کرو م میںیرااں تک بیٹا ہوں میں نےاں اب کوئی اور ہوتا تو کہل نہیں پاتا میں
سی ہے
لیکن ان سے پہل گئے تھڑےن خلاصہ ہو چکے تھے تو پھر وہ دقت نہیں تھی
ہاں
تو ان کا ویوہار اچھا ہے
ہاں
ایسے ہی وہ نریندر بھائی جانے ہو آپ کی تعریف کر رہے تھے ہو
اچھا کیا بول رہے تھے
ویوہار میں کیا یار وہ ان کا ویوہار اچھا ہے کہ مطلب پتا نہیں چلتا ہے جیسے ان کا ہی کیا ایک بتیجا ہے تو اس سے کیا بات کرتے ہیں ناتی لگ
ہاں
توکت یار م و سے وہ بولتا بھی سمج میں نہیں آتا اس کے ساتھ تو مطلب ٹائم نکل جاتا ہے پتا نہیں چلتا کہ اس کا نیچر ووار اچھا ہے
آ نہیں چاہیے پر پھر کیا ہے ہم باتیں کرتے نا تو پھر اب پوری مطلب پالٹکس پوری سمجک پوری سانکتی ساری چیزیں لے آتے ایک باری میں نہیں صاہیے ان کا ان کا جو پتی جائے نا میں نے بھیھی کہ ان سے بات ہو وہ آ ہ تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں وہ ان کی طرف سے کوئی وہ رسپانس نہیں ہو پاتا
اسپوس نہیں مطلب یہ کہ اس کی کو مطلب اس کا جو کام نا وہ اپپ نہیں نکلو رہے پورلی طر سےوں
ہاں پھر میں ہی کرتا ہوں آگے ہوگیا میں نے کہا بھائی ایسا کر ایسا کر ایسے بات کر
کا مطلب بھی نا مطلب ففٹی ففٹی نہیں ہوتا ہے اس کا سیونٹی تھرٹی چلتا ہے گ ملا کے
وہی ریپیٹ کر دیتا ہے ار پھر کیا ہی کرے ہیں
ہاں مطلب بندہ سامنے والا ایسا رہنا چاہ ففٹی ففٹی دورتے چلے
وہی سوچنے کا ٹائم نہیں ملے مطلب
تو تو اپنی ایسی کوئی مطلب گہن اس پہ اسے پ تو اپنی چرچا چل ہی بھی نہیںیے اتنا سوچنا پڑے
ہاں نہیں ابھی جو نئے بندے سے کرنا رہتا نا تو اس میں تو سوچنا پڑتا ہے کیا بولیں گے کیا نہیں
نہیں اس میں سے ٹوپی کچھ لے کے اپن نکال لینا جاتا ہے
تو اس میں تو وہی تو اب وہ نیائے جان میں پد پتا نہیں کون سا ہوگا کیا باتیں کرے گا
کچھ ہی بندے تو ایسے ہیں مطلب اس دکان پہ نا مطلب میں دیکھ تا ہوں لڑکیاں جس میں خاص طور پہ بارہ تیرہ لڑکیاں تو اس دکان میں میں س بیٹھی ہی رہتی ہے تیار ہی رہتی ہے
اچھا وہاں پھر ہی بیٹھی رہتی ہے جو کیا کر رہے
ہاں کافی مل کے ایک ہی دل پر فری ہوں ہوںری ہوںھر بری کا یار
اپنے گپ اورپ گروپ میںہ نہیں آتے گا م سے جاں کر لو کو پری
ہاں تو انہیں کی تو بات کر رہا ہوں میں تو بارہ نا لڑکیا دن بھر ہے نا دکان پہ بیٹھی ہی رہتی ت یہ کوئی اور بھی آئے تو لگے یار دکان پہ ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے یار اس پہ تو یار جب کیوں بیٹھے بیٹھے باپ کچھ نہیں کھائے گی نہیں کھائے گی پتہ نہیں گپے ضرور لڑاتی رہتی وہ
زیاد تر اس میں سرما سرما سرما وہ زیادہ ہے
ہاں یہی صحی بہت ساریے ہے
اپنے براہمنوں کی ایسے کر رہی من کیا کیا ہے گا
اپن اپنوں میں نکاح کرنے کا تھوڑا کام کھوٹا ہے اس وجہ سے ان کی پڑی ہوئی یہ تر
ہاں درد بڑی ہوئی ان کی صحی بات بتا وہی ہے اور آج کل کیس بھی جاتا ہے بہت ان کے آتے ہیں اب
ہوں
نہیں ٹریڈنگ میں یہی ہے
ہاں یہی صحیح ہے
زیادہ راتج کے نہیں جو مطلب وہ ٹریڈنگ کیس رہتے ہیں نا ویسا جیسے کبھی کیا چلتے ہیں کبھی ابھی جب زیادہ ٹریڈنگ کیس ہے نا انے چل رہے ہیں کبھی کبھی ڈرم کا چلے گا تو کبھی کوئی کس ٹرپ کا چلے گا کبھی کیا نکلے گا وہ ایسے زیادہ چلتے ہیں
ہاں اور ابھی ابھی تو بہت زیادہ ہو گیا
تو وہ تو اھی ٹریڈنگ کیس ان کے زیادہ آتے ہیں وہ بھی زیادہر ہے نا ٹریڈنگ کیس میں شادی سداں کے زیادہ کیس آتے ہیں
آتے ہی کال دیکھ رہا تھا جنب
ہاں وہ میں نے بھی پرسوں میں نے پرسوں پرسوں دیکھا تھا وہ کہ مطلب وہ مطلب وہ مطلب وہ داماد ہے مطلب وہ اپنی ساس کی خوبصورتی پہ اتنے فدا ہوگئے کہ انہوں
کورٹ میرج کرلی مطلب اللہ تعالی کو اب زمین پہ آنا
وہی اور کیا تو مطلب کوئی وہی نہیں آج کل یہ تو آئے دن ہاں وہی تو زیادہ تر شادی شدہ ہوں کی طرف سے زیادہ کیس ہو رہے ابھی
ہمم
تو سب سے زیادہ نے مطلب ٹریڈنگ جو ابھی وائرل وہ ہوتی ہے نا وہ کرائم چل رہا ہے نا وہ یہی والے چل رہے ہیں پنیوں سے کا پتیوں کے ساتھ
ہاں جناب یہ ہوگئی ہے نا
ہے نا چلو خدا
خدافظ